وم السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کی گھرس بھی ٹھیک ہوں
جی بالکل شکر ا کا سب ٹھیک ہے
چلیے بھائی جان بڑیا ہوں آپ کے امی جان ابو جان بھائی بہن کیسے ہیں
جی شکر کا سب ٹھیک ہیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر میں ابھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بات بتائائے میری آواز اچھے سے آ رہی ہے
جی بھائی جنا رہی ہے
چلے جی پھر تو ٹھیک ہی ہے بھائی جان میں بیٹھا ہی تھا تو
جی
میں سوچ رہا تھا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ سارے مطلب کہ آدھی لوگ آدے لوگوں سے بھی زیادہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیںج مطلب
پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا سبھی لوگ آف لائن آرڈر کرتے تھے جاتے تھے بازارھر لاتے تھے جو ہوا آج کل کی ماڈن زمانہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سبھی کا اپنا کام کروا لیتے ہے نا تو میں نے سوچا اسی پہ بات کڈے او پہلے ہم بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ پہ ٹھیک ہے بھائی تو آج میں آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا تو آج کے دور میں شاپنگ ہماری روز کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے میری بھائی تو پہلے لوگ ہر چیز خریدنے کی کے لیے بازار جاتے تھے لیکن اب موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے گھر بیٹھے بھی شاپنگ ناممکن ہو گیا ہے تو دونوں طریقے دونوں طریقوں کو اپنا فائدہ ہے اور اپنے کچھ نقصانات اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وقت مطلب کہ کون سا طریقہ بہتر ہے ہے نا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کی تو آپ بتائیے کچھ آف لائن شاپنگ کے بارے میں
جی بھائی جان آف لائن شاپنگ میں کیا تھا کہ فوری اطمان تھا جیسے کہ پیسے دیں اور چیزیں فورا اپنے ساتھ کر لی جائے مطلب انتظار کی ضرورت نہیں تھی اس میں آن لائن شاپنگ میں کہ مطلب آپ کو آن لائن پے کرنا پڑتا ہے اب دو دن کے بعد آپ کے پاس آڈر آ جاتا ہے اس میں وقت لگتا ہے آپ نے مطلب چوری ہونے کا خطرہ تھا مطلب کوئی ہاتھ سے چرا لے یا کچھ ہو سکتا ہے یا آپ آپ کے ہاتھ سے خود دیکھ سکتے تھے کون سی چیزیں کتنی اچھی ہے کیسی ہے بہت ساری چیزیں خود پھر ایسے لے سکتے ہیں آن لائن شاپ میں آپ ایسے دیکھ نہیں سکتے آپ کو صرف آن لائن پے پھر آ جاتا ہے آڈر یا مگر آ کچھ اپنے کی ایک فائدہ یہ بھی ہے وہ بگت کی بچت ہوتی ہے اس سے آپ آن لائن کیسے ہی دیکھ سکتے خود جانا نہیں پڑتا بازار گھنٹوں تک سفر نہیں کرتا پڑتا آن لائن ہی گھر تک ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں اں آن لائن میں بہت ساری وورائٹی ہو سکتی ہے آپ بہت ساری چیزیں ایک الگ الگ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس سے کیا ہے آپت بھی بڑھ سکتا ہے آپ کے پیسے بھی بڑھ سکتے ہیں
ہاں بالکل بھائی
بالکل صحی
تو بھائی میرے ملب کہ میں آپ کو آن لائن شاپنگ بھی بتاؤں گا آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم مال کہ موبائل فون یا کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ پر کوئی چیز دیک کر اسے منگوا لیتی ہےچ ل وہ چیز ہمارے گھر تک پہنچ جاتی ہے تو آن لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہم گھر بیٹھ کے آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں اس سے وقت بھی بچ ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے ہے نا
بالکل صحیحا ابھی
آن لائن شاپنگ میں ہمیں بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے ہم الگ الگ مطلب سے دکاندار کی چیزیں اور ان کی قیمت کا مطلب کہ آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں اکثر آن لائن شاپنگ پر اچھی مطلب کہ چھوٹ بھی ملتی ہے ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ جس سے پیسے بچ جاتے ہیں لیکن آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصانات بھی ہے کبھی کبھی ے میں مطلب کہ اچھی وہ چیز اچھی ہوتی ہے لیکن جب وہ پھر گھر پہ پہنچتی ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی کبھی صحت غلط ہوتا ہے کبھی رنگ مختلف ہوتا ہے ہم نے کچھ اور منگوایا ہوتا ہے سامنے کچھ اور آ جاتا ہے اس لیے آف لائن آن لائن شاپنگ کرتے وقت ہمیشہ بھروسے مند جگہ سے شاپنگ کرنی چاہیے وہ دوسروں لوگوں کو بھی ریویو بھی دکھ دیکھنے چاہی ہے نا
بالکل صحیح کہا آپ نے
تو آپ بتائیے کچھ
جی یہ مطلب آن لائن شاپنگ میں بہت سارا ٹائم بھی بچتا ہے ڈیلیوری میں مطلب ہاں مگر اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ڈیلیوری ٹائم میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس سے کیا ہے وقت کا نقصان بھی ہو سکتا ہے یا آپ ابھی کوالٹی مطلب کسی چیز میں ویسی کوالٹی نہیں آتی جیسے وہ آن لائن دکھاتے ہیں وہ بھی ایک نقصان ہے چیز کا یہاں کبھی کبھی سائز کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں یااں کوئی چیز بڑی ہو جاتی ہے مطلب اس کے اور بھی بہت سارے نقصان ہے آف لائن شاپنگ میں کیا تھا کہ آپ مطلب خود جا سکتے خود دیکھ سکتے مطلب کپڑا کیسا ہے اس کا ٹیکسچر کیسا ہے مطلب اس کا رنگ کیسا ہے سائز کیسا ہے یہ سب آپ خود اپنے ہاتھوں سے دیکھ سکتے تھے مطلب وہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں خود پہن کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر چاہے تو خرید سکتے ہیں یا آپ مطلب بارگینگ جس کو ہم کہتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے کم کروا سکتے آن لائن شوک میں ایسا بالکل نہیں ہوتا آج ب ار
ہاں بائی چانس تو اب ہم نے آن لائن کی بات کر لی اب ہم آف لائن کی بات کرتے ہیں تو پہل اسے سمجھ کہ کیا ہے تو آف لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم خود بازار یا دکان پر جا کر چیزیں خریدتے ہیں اس سے منسب طریقے میں ہم چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہاتھ لگا کر اس کی کوالٹی جان سکتے ہیں اور اگر مطلب کہ کوئی کپڑا مطلب کہ کسی جگہ پھٹا ہوا ہو تو وہ بھی دیکھ سکتے کہ اچھی طرح سے چیک کر سکتی ہے نا تو آف لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز پسند ائے وہ فورا مل جاتی ہے انتظار نہیں کرنا پڑتا جیسے آن لائن شاپنگ میں پانچ چھ دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو دکاندار سے اسی وقت بات کی جا سکتی ہے م آف لائن شاپنگ کی بھی کچھ مطلب اس کے بھی کچھ نقصانات ہے بازار جانے میں وقت لگتا ہے سفر کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی بہت بھیڑ ہوتی ہے تو کچھ دکانوں میں مطلب قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہر چیز ایک ہی جگہ نکنے لگی ہے نا
بالکل بھی صحیح کہا آپ نے
اگر ہم دونوں طریقوں کا مقابلہ کریں تو آن لائن شاپک وقت بچا اور زیادہ مطلب کہ چھوٹ دیتی ہے جبک آف لائن شاپنگ میں چیزیں مطلب چیز کو دیکھ کر اور سمجھ کر خریدنا کم اطمینان ہوتا ہے نا تو آپ فرمائیے کچھ
یہ آف لائن شبد میں آپ یہی کر رہے تھے ابھی کہ وقت ضائع ہوتا ہے ہاں اس میں بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے اس میں آپ کی محنت بھی لگتی ہے آپ کو بازار جانا پڑتا ہے خود ڈھونڈنا پڑتا ہے اس میں بہت محنت لگتی ہے وقت کا ضائع ہوتا ہے یااں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب بہت ساری ورائٹی ز دیکھتے دیکھتے انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے اس چیز سے یا آپ دیکتے ہیں مطلب بازاروں میں بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ پھر انتظار کرنا پڑتا ہے مطلب باقی شہروں جانے کا یا ایسی ایسی بہت ساری اس کی مطلب نقصانات بھی ہے
ہاں بھائی جان
ٹریفک کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی مطلب مارکیٹ آتے جاتتے وقت جام میں پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب اور زیادہ انسان کا وقت ضائع ہو سکتا ہے یا انسان کا سر درد ہو سکتا ہے یا آپ اگرنی گاڑی میں جائ وہاں پہ تو مطلب آپ کو پارکنگ کرنے میں بھی مشکل آ سکتی ہیں پارکنگ کے آپشن اویلیبل نہیں ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جی
ہاں بھائی تو میری نظر میں مطلب کہ دونوں طریق کی اپنی جگہ اچھی اگر ہمیں مطلب کہ روزمرہ کی چھوٹ موٹی چیزیں یا جلدی ضرورت کا سامنا چاہیے تو آف لائن شاپنگ بہتر ہے اور اگر ہمیں قیمت کا مقابلہ کرنا ہو تو وقت بچانا ہو یا گھر بیٹھے شاپنگ کرنی ہو تو آن لائن شاپگ بہتر ہے اگر کبھی کوئی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو یا ہمیں مل بیمار ہو تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں پھر ہم بازار تو نہیں جا سکتے ہے نا یہاں کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم آن لائن شاپنگ بہتر آپشن ہے اس ٹائم ہے نا
جی بھائی جان
تو جب ہمارے پاس ٹائم ہو مطلب کہ ہمیں اور بھی کہیں سار گھومنا ہو یا ایسی باہر نکلنا ہو لوگوں سے بات کرنی ہے تو آف لائن شاپنگ بہتر ہے نا
جی بھائی جان
سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ مطلب کہ سمجھداری سے شاپنگ کرنی چاہیے ف ہر چیز سے بچنا چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خریدی جائے اور اپنا پیسہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے ہے نا بھائی
جی بھائی جان
ہاں فرمائیے آپ بھی
مطلب آپ نے یہی کہا تھا آف لائن شاپنگ کے نقصان اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مطلب آپ کے پاس ایک فکسڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کو اگر بازار جانا ہے کسی دکان پہ تو صبح نو سے چار بجے تک ہی کھلے گا آپ صبح سے پہلے بھی نہیں جا سکتے یا چار بجے کے بعد بھی نہیں جا سکتے اس میں اس چیز کا بھی نقصان ہے یا موسم کی خرابی اگر کبھی موسم خراب ہو بہت تیز بارش ہو رہی ہو تیز دھوپ ہو رہی رہی ہو یا سردی میں یا مطلب بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہو تو آف لائن شاپنگ اس ٹائم بہت مشکل ہو جاتی ہے مطلب اس چیز آن لائن شاپنگ بھی بہتر ہے آپ کا وقت بھی آپ کو مطلب گرمی بھی نہیں لگے گی یا سردی بھی نہیں لگے گی یا آپ دیک سکتے ہیں مطلب اگر آپ کو آف لائن شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو سامان خود اٹھانا پڑتا ہے کے لیے آپ کو محنت لگتی ہے اگر کوئی بڑی چیزیں ہو تو آپ کو گاڑی بھی نکالنی پڑے گی اس چیز کے لیے یا خود محنت کرنی پڑ گی اس چیز کے لیے آن لائن شاپنگ ایسا نہیں ہے مطلب وہ خود چیزیں گھر تک آ جاتی ہے آپ کو صرف پیسے پے کرنے ہوتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی آپ اگر آف لائن شاپنگ کرنے جائیں تو مطلب کسی کے پس اسٹاک ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے دکاندار کے پس وہ چیزیں میسر ہی نہیں ہوتی اس ٹائم آپ کو پھر بہت ساری دکانیں ڈھونڈنی پڑتی ہے آن لائن شاپگ ایسا نہیں ہوتا ہے جلدیسا ایسے ایسے دیکھ ل دیکھ لو اور پھر آن لائن شاپنگ کر لو یااں آپ دیکھ سکتے ہیں ک یہ مطلب اگر کوئی پرسنل چیزیں خریدنی ہو تو مطلب دکاندار کے سامنے ایسی چیزیں خری بھی نہیں سکتے تھوڑی سی مطلب جھجک ہوتی ہے
ہاں بائی بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں آپ کی بات سے بالکل سہنا تو آخر میں میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ دونوں ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے ہمیں صرف یہ دیک نہ چاہی کہ کس وقت کون سا طریقہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مناسب ہوگا ہے نا تو اگر ہم سمجھداری سے خاص مطلب کہ فیصلہ کریں تو ہم اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور بہتر شاپنگ کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں ہے نا بائی چانس تو ہمیں اگر ہم دونوں کو یہ بات پت ہے ہمیں آگے بھی لوگوں کو بتانی چاہیے تاکہ وہ بھی اویئر رہ سکے وہ بھی اپنے پیسے کو صحیح سے استعمال کر سکے صحیح سے خرچ کر سکے ہے نا
جی بھائی شان بالکل
نا ہو کہ مطب کہ بہت سے لوگ ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو آن لائن شاپنگ سے وہ ان کو بالکل بھی چڑ ہوتی ہے تو ان کو پت ہے نہیں یہ بھی ہمارے یہ بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے ہے نا تو چاہیے کہ ان کو بھی بتائے ان تک بھی پہنچائے یہ بہت ہی اچھی بات رہی تھی اور چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا خ رکھیے گا اللہ حافظ چلیے اللہ